اسلام علیکم
وعلیکم السلام
اور سب خیریت سے
جی اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے آپ خیریت
بالکل سب خیریت سے اللہ کا شکر ہے اور بتائیے آج کیسے یاد کرا آپ نے ہمیں
بس کوئی بیٹی تھی میں سوچ ریی چلو آپ سے بات کرتے انوشاسن انسان کو کہتے ہے نا سماج میں رہے کر پریوار میں رہ کر ٹھیک ریم سمان سوگ سب کی بھونا بڑھتی ہے اس سے ہشا چیے جب جڑتے ہو آپ ان شاصن ملک ج کا بار پورن کر یہ ہمیں صحیح کمی پر سی کاریہ کرنے کی ہے انششن وتی اپنے جیون کو کہتے ہمیشہ سفل بنا کرے اگر وہ کہتے ہیں ان نہ شاشن میں رو گے تو زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آپ جو آپ روک سکو گے ج ان شاسن میں رہ کر ہر کام یہ وقت آپ میں ہمیشہ سفلتا ملتی ہے اسے انشاسن کی س توسیری ہی مانا جاتا ہے
بالکل بالکل کیونکہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جو انسان کی کامیاب زندگی کی جو انوشاسن ہوتا ہے وہ ایک بنیاد ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو انسان اپنی زندگی میں انوشاسن اپناتا ہے وہ ہر شعبے میں کامیابی پاتا ہے اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ لوگ جو بے قاعدہ لاپرواہ غیر مناظم ہوتے ہیں انہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ناکامی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا انوشاسن آپ نے دیکھا ہوگا کیول اسکول کالج یا دفتر تک سیمت نہیں ہے بلکہ یہ تو پوری ہماری پوری زندگی کا ایک اہم اصول ہوتا ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے وہی چیز ہے نا کہ انفشن گھر سے شروع ہوتا ہے آپ اسکول میں جا کر انشاسن میں سیکھتے گھر کے گھر پریوار میں شاشن سے آپ رہ رہے ہو ج رہے ہو تو اس سے ہی آپ کو مطلب اسٹارٹنگ میں کہتے سب سے پہلی پیڑھی ہی گھر ہوتا ہے بچے تھی جاں سے وہ نشا تھی جیون میں سفلتا کو پراپت کرنے کے لیے انشاسن محنت اور لگن کو ہونا بہت اوشیہ ہے کی کہ اگر یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہے آپ لگن سے کام کرو گے تو انشاسن میں بھی ہمیشہ کامیاب رہو گے اور شاشن کے بنا کہتے گیان پرتیبا یوگتا کا پورا لابھ نہیں مل سکتا مہان ویکتی کہتے ہیں نا اس کی سفلتا کے پیچھے ان کا انشاسن اور نمت جین شیلی ہوتی ان شاسن میں ہمیں ایمانداری ذمہ داری چرے اور آتم ویاس جیسے اچھی گن سیکھاتا ہے جو ہمارے اندر آتے ہے جب ہم ایمانداری بن ایمانداری پہ رہتے ہیں اور ذمہ داریاں ہمارے اوپر پڑتی پروار کی تو اس سے ہمارا نشاسر بڑھتا جاتا ہے ج بھی نبھا پاتا ہے یہ بری ات کہ جو ہمارے اندر بن جاتی ہے ان سے دور رہنا چاہیے اگر ہم نے ایک اچھی جگہ سے پرت ہونا ہے اچھی چیز سے پرت ہو کر انشاسن میں رہیں گے ہر پر ہر جسے پرستتوں کا سامنا کریں گے
بالکل بالکل جو پھر دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا انوشاسن کا نیم یہی ہوتا ہے کی وقت کی پابندی آپ نے دیکھا ہوگا جو انسان سمے کی قدر کرتا ہے وہ اپنی کام کاموں میں کبھی بھی کوتاہاہی نہیں کرتا سمے پر اٹھنا سمے پر پڑھنا سمے پر کام پورا کرنا اور سمے پر ہی ہمیں آرام کرنا یے ایک اچھے انوشاسن بھی آپ نے دیکھا پہچان ہوتی ہے کہا جاتا آپ نے دیکھا ہوگا کی جو وقت کی پابندی کامیابی کی ہماری پہلی سیڑھی ہوتی ہے اس لیے ہر انسان کو کو ہمیں تو لگتا ہے انوشاسن میں رہ کر ہی کار کو کر اپنے کام کو کرنا اور پوری ایمانداری اور سچائی سے کرنا چاہیے
صحیح فرمایا بالکل دیکھیے مہان آج کے ٹائم جو وگیانک ہے کھلاڑی ہے شکشک ہے اور نتایں نیتاؤ جو بھی ہے یے سفلتا کے پیچھے ان کی طرف پرتبا کے ساتھ ساتھ ان کو انوشاسن میں رہنا کی وجہ سے ہی وہ آج یے سب کچھ بن پائے ہیں انوشاسن سے ہی کیسے آتم ویاس کرتا ہے کا اندر ویکتی تب نکھرتا ہے اور یے کہتے ہیں اور دوسر روں کا وگس سے بھی پراپت ہوتا ہے ہم اور یہ ہمیں ادھیکاروں کے ساتھ ساتھ ہمیں کرتووں کو بھی بود کر اتا ہے
بالکل بالکل آپ نے ٹھیک بتایا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو انسان محنت لگن اور مستقل مزاجی سے ہے وہ کوئی بھی انسان آپ نے دیکھا ہوگا بنا محنت کے کامیاب نہیں ہو سکتا جو لوگ اپنے دیکھا روز محنت کرتے ہیں کیونکی ہم اپنے مقصد پر بھی ہمیں ایک مقصد بھی ہوتا ہے اگر ہم اس پے کامیاب رہتے ہیں اور کئی بار ہمارے کو کوئی کام کرتے وقت کئی طرح کی مشکلیں بھی آ جاتی ہیں تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کی کہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اس پر قائم رہنا چاہیے تبھی ہم زندگی میں اپنی کوئی بڑا مقام بھی حاصل کر سکتے ہیں تو یے انوشاسن میں رہ کر ہی ہم کر سکتے ہیں
بالکل صحیح فرمایا میں نے انوشاسن ایک ایسا گن ہے جو ویکتی پروار سماج راشٹر سبھی کے وکاس سے ہی مہتوپورن بھومیکا نبھاتا ہے کہتے اس لیے ہمیں کہتے ہیں نا یے چیزیں ہمیں بچپن سے ہی سکھائی جاتی ہے کہ اس انوساشن کی پالنا کیجیے اسکول جاتے ہیں تو ہمیں انوشاشن نے ہی ہمارے استاد ہمیں بتاتے ہے کہ ہمیں اپنے سمے کے آن اسکول آنا ہے سامے سے جسے بریک یے کھانے کے لیے تو سمے سے اپنا کھانا کھانا ہے اور اس سے ہمیں پریرت ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمیں پتہ ہے کی کہ ہم نے صحیح ٹائم پے اپنا پورا کام کر لینا ہے پوری ایمانداری سے اور ذمہ داری کے ساتھ چلنا چاہیے کیونکی سے کیا ہوتا ہے کی آپ انوشاسن کو اپنا سکتے ہیں ہم ایک سفل ویکتی ہی تب ہی بن سکتے ہیں اگر ہم چیزوں کو اپنے جیون میں ایک کٹیا آدرش روپ میں شامل کرتے ہیں
بالکل بالکل دیکھو آپ نے یہی بھی دیکھا ہوگا کی انوشاسن کا جو اثر ہوتا ہے وہ صرف ایک انسان پر نہیں پڑتا بلکہ پورے معاشرے پر پڑتا ہے اگر ہر ناگرک انوشاست ہو تو سماج میں آپ نے دیکھا ہوگا امن ترقی انصاف اور خوشحالی قائم رہتی ہے اس کے وپریت آپ نے دیکھا ہوگا انو شاسن کی کمی سے بدتمیز بد ظامی فزاد د تر بیبی جسے کئی طرح کی آپ نے دیکھا سمسیا بھی پیدا ہوتی ہے کیونکہ انوشاسن ہمارے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بوجھ نہیں ہوتا بلکہ ہماری جو زندگی ہوتی ہے اس کو جینے کا ایک ہمیں بہترین حصول بھی بتاتا ہے
بالکل صحیح فرمایا آپنے کہتے انو شاسن ہمیں سمے سے کہتے ہیں نا یہ کہتے ہیں مطلب ہمارے لیے سمجھوتا ہے دیکھیےسمے پر ہم اٹھتے ہیں جیسے کہہ لیجے سمے پر ہم پڑھائی کر تے ہیں اور کہتے سمے پر ہم بھوجن کرتے ہیں ٹیک ہے اور سمے پر ہی سبھی کاریہ پورا کرتے ہیں کوئی بھی کام ہے ہم نے ہو جائے ہم نے کرنا ہی کرنا ہے تو وہ ہم کل پر اوپر نہیں چھوڑ جاتے ہمیں یہ ہے کہ آج کا کام ابھی ہم نپٹا دیں گے تو وہ کہتے ہیں نا وہ وہ بھی ایک انوشاسن ہے جو ہمیں سکھایا جاتا ہے اور سمے کا بھی ہم پربند کرتے ہیں بالکل صحیح ٹائم پ جو ویکتی سمے کا سمان کرتا ہے سمے پہ بھی اس کا اسے سمان ہوتا ہے انشاسن میں ہمیں لاپرواہی اور بری عادتوں سے دور رکھتا ہے کہہ لیجے کہ محنت ہے ایمانداری کے راہ پر چلنا سکھاتا
بالکل بالکل دیکھو شروع میں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہر کسی کو انوشاسن کا جو عادت ہوتی ہے وہ ڈالنی تھوڑی مشکل لگتی پر دھیرے دھیرے انسان کے اندر وہ عادت آ جاتی ہے تو وہ اس کی آپ نے دیکھا ہوگا سب سے بڑی طاقت بھی بن جاتی ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ انوشاسن ایک کامیاب بے عزت زندگی کی سب سے بڑی بنیاد ہے اور جو سمے کی پابندی ایمانداری صفائی محنت صبر ادب اور یہ ہمیں ذمہ داری کا احساس ہی انوشاست جیون کی اصلی کنجی ہوتی ہے ہم لوگوں کو کیونکہ ہر انسان کو ان حصولوں پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اور اپنے پریوار میں اور سماج اور ملک ترقی میں بھی آپ نے دیکھا یہ بالکل اہم بھومیکا نبھاتی ہے کیونکی جو انوشاسن کامیابی کی کنجی ہوتی ہے اور کامیاب زندگی کا سب سے مضبوط سہارا ہوتا ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے انوشاسن ہمارے لیے کہتے ایک گن کی طرح ہے ہمارے اندر جو گن ہوتے ہیں اس طرح انوشاسن کو مانا جاتا ہے جو جیون میں چلتے ہیں کہتے ہے کہ سفل بننا ہے اس کہتے مانت ہونا ہے تو کہتے ہے ہمیں یہ چیزیں ہمارے بچپن سے ہی ہم سیکھتے آئے ہیں یہ انوشاسن ان کو پالنا کیسے کرنی چاہیے ہمارے ماتا پتا کو شکشکوں کو کا سمان کرنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ سمے کی بھی قدر ہوتی ہے کبھی کبھی سدپیوگ کرنا چاہیے اور اسی سے ہی ہمارے سبھی کاریہ بھی پورا نشٹ اور ایمانداری سے کرنا چاہیے انشاسن کی جو شکتی ہے
چلو آپ سے بات کر کے اچھا لگا انوشاسن کے بارے میں اللہ حافظ